اور بھائی جان کیسے ہیں
میں اچھا ہوں آپ کیسی ہیں
الحمد للہ میں ٹھیک ہوں اور کیا حال چال چل رہا ہے
سب الحمد للہ آپ کی دعاؤں کا اثر ہے
جی جی اور گھر پہ سب ٹھیک
ہاں سب ٹھیک اور آپ کیا کر رہی تھیں
میں تو ٹرین پہ ہوں مجھے بٹ ٹرین پہ سفر کر رہی ہوں
اچھا
ہوں میں اپنے نانی گھر جا رہی ہوں مطلب کہ ابھی چھٹیاں پڑی ہے نا تو میں سوچی مطلب نانی گھر میں میں ہر گھر میں چھٹی جاتی ہوں
او ہ
تو جا رہی ہوں
ہاں پوری فیملی کے ساتھ جا رہی ہیں کیا آپ اکیلیے جا رہی ہیں
فیملی کے ساتھ مطلب امی ابو بھائی بہن سب لوگ جا رہے ہیں کیا نا گرمی چھٹی میں نانی گھر جانے کا تو مزہ ہی کچھ اور ہے پھر جتنے بھی خالہ ہے خالہ ہے سب خالہ آ رہی ہے ان کی بیٹیاں آ رہی ہے مامی ماما ہے سب لوگ ہیں مطلب بہت انجوائے کرنے والے ہیں ہاں
کوئی شادی وغیرہ ہے یا تو کوئی فنکشن ہے
نہیں شادی وغیرہ تو نہیں لیکن کیا نا نانی گھر میں سب گرمی چ بھی تو جات ہی ہے تو ہم لوگ بھی گمی چھٹی پڑا تو ہم کہاں جائے تو چلیے جاتے نانی گھر مطلب بہت مزہ آتا ہے ابھی جائیں گے وہاں سب انجوائے کریں گے
ہ کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے نا کہ جب کوئی فنکشن نہیں رہتا تو مطلب ایسے بہت ہی کم ٹائم میں سارے خان مطلب پریوار خاندان کے لوگ اکٹھا ہو پاتے ہیں بہت مشکل سے
ہاں وہی بات ہے تو مطلب بائی ہم لوگ کب سے پلان کر رہے تھے کہ سب جائیں گے مطلب جتنی بھی کزنس لوگ ہیں سب سات میں انجوائے کریں گے نانی گھر جا کے تو پھر سب کا ابھی پیپر یہ سب ختم ہوا ہے
ہوں ہوں
تو مطلب وہی ہم لوگ یہ کر رہے ہیں مطلب سب لوگ کہیں چلو چلتے ہیں تو یہ سب لوگ آ رہے ہیں سب لوگ پہنچ بھی گئے ہیں ابھی ہم لوگ تھوڑا مطلب کہ ایک دن لگتا ہے نا ایک دو دن لگتا ہے
او ہو اچھا بہت دور رہتی ہیں شاید ہے نا
ہاں دور تو میں رہتی ہوں
ہوں اچھا کتنے دن تک آپ لوگ کا مطلب رہنے کا پروگرام ہے
مطلب نانی گھر جائیں گے تو پھر مہینہ دن تو رہیں گے ہی ابو چلے جائیں گے اور ہم لوگ سب رہیں گے وہیں انجوائے کریں گے سب پھر وہیں گھومنے جائیں گے پکنک منائیں گے سب کچھ کریں گے اور کیا
اچھا پکنک کا بھی پلان ہے
ہاں مطلب وہ تو گھومنے مطلب سب لوگ رہتے ہیں تو کہیں نہ کہیں تو جانا گھومنا پھرنا تو ہوتا ہی ہے پتا ہی ہے آپ کو
ہاں مجھے بھی یاد ہے میں نانی کے گھر گیا تھا ایک بار مطلب ابھی کا بات نہیں بہت چھوٹے کی بات ہے مطلب ایسے جاتا رہتا ہوں لیکن چھوٹے میں ایک بار گیا تھا وہاں پکنک منایا تھا ہم لوگ نے کہیں جا کے نہیں بنایا تھے گھر پہ مطلب الگ الگ طریقے کے سامان بنائے تھے کچھ منگائے تھے اور وہ سب کر کے چ پہ پارٹی کی تھی بہت مزہ آیا تھا
ہاں وہ تو ہم لوگ بھی بچپن میں کبھی بھی جائیں گے تو کزنس لوگ کے ساتھ یہی ہوگا مطلب ا مطلب ایسی سب
ہوں ہ ہ
تو وہی ہے تو مطلب ابھی مطلب جیسے ٹرین پہ بھی جارہے تو ہم لوگ سب بہنے مطلب انجوائے کر رہے ہیں مطلب لڈو کھیل رہے ہیں ٹرین پہ اب کیا دو ایک دن مطلب چوبیس گھنٹہ لگ جاتا ہے سفر کرتے کرتے تو بہت ہونے سے اچھا ہے کہ ہم لوگ گئے ہم لوگ تو خوب انجوائے کرتے ٹرین پہ پورا بھر کے کھانا لے کر کے آتے ہے پھر تین چار ٹائم کھانا کھاتے ہے ہاں بہت اچھا
اچھا آپ ٹرین کا کھانا نہیں کھاتے کیا
نہیں نہیں ٹرین کا کھانا نہیں کھاتے ہیں مطلب باہر کا کھانا بہت ہی کم مطلب یہ کرتے ہیں
ہاں صحیح ہے
اور اس سفر میں تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کیونکہ کیا ہے نا ہیلتھ ایشو ہو ٹرین پہ مطلب کوئی ا ایمرجنسی میں بھی کچھ بھی اگر الٹی ہو گیا مطلب پیٹ خراب ہو گیا لوزم تو اس لیے مطلب میں گھر کا ہی یہ کرتی ہوں زیادہ ٹائم
ہاں گھر کا کھانا سوٹ کرتا رہتا ہے نا اب کہیں اکر کھائیں گے تو شاید نہ سوٹ کرے تو گھر یہ ہی بیسٹ آپشن رہتا ہے
ہاں وہی بات ہے
ھھم
تو وہی ابھی تو مطلب ہے تھوڑا ٹائم پہنچنے میں
ھھم ھھم
وہی سب جائیں گے پھر وہی کیا ہے وہاں جانے کے بعد تو مزے ہی مزے کیا سب گپے لڑائیں گے مطلب دو بجے تین بجے رات تک پھر صبح اٹنا لیٹ میں
ہاں پھر رات بھر وہ سب بھی گیمس وغیرہ بھی چلتے ہوں گے آپ
ہاں ہاں چوٹی ہے نا کیرم وغیرہ تو مطلب ہاں کیرم تو مطلب کھیلتے ہو تو دن کے ٹائم میں ہ وہ سب تو مطلب دن میں کھیلتے ہیں مطلب رات میں ہم لوگ زیادہ ٹائم مطلب جیسے سب خالہ بیٹھی ہے سب اپنے اپنے گھر کا کہ کہانی سنا رہی ہم لوگ بیٹھ کے انجوائے کرتے ہیں پھر ہم لوگ بھی اپنا اپنا شروع ہو جاتے ہ ہاں اور نانی جو نا نانی مطلب ہورن اسٹوری ہے اپنی ٹائم کی اسٹوری ہے یہ سب سنات
اچھا ہاں ہاں نانی کے پرانے قصے جو رہتے ہیں اپنے وقت کے کسے سناتے رہتے ہیں وہ کہ ایسا ایسا ہوتا تھا ہاں میری نانی بھی بتاتی تھی مجھے کی کا نام ہے پہلے کے زمانے میں ایسے ایسے رہتے تھے اصلی میں جادو وغیرہ ہوتا تھا میں نہیں مان پاتا تھا لیکن سوچتا ہوں کہ ہو سکتا ہے ہو کبھی ہاں
کہ ہم لوگ ایک بار ہے نا شیر کو دیکھے تھے شیر کو مطلب کہ یہ کیے تھے وہاں پہ چلے پہنچ گیا کہ جنگل تھا پہلے جنگل یہ تھا تو وہاں پہ شیر دکھا تو ہم لوگ بولے یار ایسے تھوڑی ریل ہوتا ہے مطلب شیر مطلب سمجھ رہے آپ ان کے ساتھ پوچھ پہ پیر رکھ دیا تھا ہم نے ہاں تو وہی تو ہم لوگ ہنستے ہیں کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے نانی مطلب ویسے ہی بول رہی ہے ہم لو کیا بولتی نہیں سچ کہانی ہے پھر اور بھی کہانی جیسے بولتی ناگ منی دیکھے ہم لوگ مطلب کہ ہاں مطلب پتا نہیں کیا مطلب وہ کہتی تو ہے نانی کہ مطلب اس ٹائم میں نا یہ سب چیزیں بہت زیادہ تھا اپ تو کہہ رہے مطلب گھر بن گیا یہ ہو گیا تو بہت یہ ہے مطلب اور ایک وہ بھی آپ نے سنایا پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے ایک بار ہاں سوری ایک بار میری نام نے کیا بتایا تھا ایک بار بہت مطلب سیلاب سیلاب نہیں بہت بارش ہوا تھا تو پانی بہت زیادہ بہا تھا سکیتی کسی کا پتا ہے بہت سارا سونا نکلا تھا کسی گھر سے اور وہ بھی پوٹلی میں بند تھا تو شاید نہ کسی نے وہی تو مجھے ما تو جوول بھی وہاں کیوں رکھیں گے کوئی زمین کے اندر ڈال کے
نہیں ہو بھی سکتا ہے نا کیونکہ پہلے کے زمانے میں سونا وہ کر دیتے تھے نا گڑا دیتے تھے جیسے کہ مطلب یہاں پرس ہی میں نے اپنے شہر میں ایک بار سنا تھا کہ ایک گھر بن رہا تھا تو اس کا مطلب کدا ہی ہو رہا تھا تو خدائین وہاں ملا تھا سونے کا گھڑا میں وہی سوچتا ہوں کہ مطلب کیا ہی ہو جاتا کتنا ہی وہ ہو جاتا ہے
جیسے آج کے ٹائم پہ الماری لاکر ہے پھر اس کے بعد بینک میں دور بھی رکھنے کا لوکر ہے یہ ہے وہ ہے پہلے ٹائم میں یہ سب نہیں تھا نا تو لوگ اور پہلے کے ٹائم میں کیا ہے گھر بھی کھلے رہتے تھے چھپر ڈالا رہتا تھا آدھا آنگن کھلا رہتا تھا تو مجھے لگتا تو سیفٹی کے لیے وہ لوگ کیا زمین کو مطلب زمین پہلے مٹی کا رہتا تھا نا بناؤ و گھر تو مجھے لگتا ہے پھس کر کے نیچے ڈال دیتے تھے
اور ہو بھی سکتا ہے کہ سیلاب آانی میں اصلی میں آک مطلب اوپر آ گیا وہ جو سونے کا پٹلی آپ بول رہی کیونکہ پہلے روڈ وغیرہ تھوڑی نا بنی رہتی تھی پہلے تو مٹی کی وہ رہتا تھا نا راستہ
سب ہاں تو ان کی یہ سب کہانیاں سنتے ہیں ہم لوگ بہت اچھا لگتا ہے ہم لوگ مطلب بہت سنتے ہیں تو رات میں ہوگا کھانا پینا کا جلدی وہاں ہو جاتا نا کیونکہ گاؤں ہے وہ
اچھا اچھا ہاں ہاں تو گاؤں میں تو اور مزہ آتا ہے مطلب کھیت وغیرہ جو رہتا ہے ہرا بھرا پورا ہریالی رہتا ہے آس پا پاس پیڑ پودے لگے رہتے ہیں سب صبح مطلب صبح صبح سب لوگ جلدی اٹھ جاتے ہیں رات سب لو جلدی نو دس بجےک آھ نو بجےک سو جاتی کیونک میں بھی گیا ہوں نا گاؤں سائڈ میں نانی کا بھی گاؤں ہی طرف پڑتا ہے گھر تو وہاں گیا ہوں نا تو ایسی آٹھ بجے تک تو خود ہم لوگوں خود نیند آنے لگتا تھا جبک ہم لوگ سوچتے ہیں بار ایک بجے کے سم تھنگ لیکن نانی گھر جانے کے بعد نو بجے تک نیند آنے لگ جاتا تھا کیو کے ماحول ایسا ہو جاتا تھا نا سب لوگ سونے لگ جاتے تھے لائٹ وغیرہ بند ہونے لگتی تھی
ہاں تو وہاں مجھے مطلب پھر مجھے لگتا ہے آٹھ بجے تک سب کھا پی لیتے تھے اس کے بعد آٹھ سے زیادہ نہیں گیارہ بجے تک ایسا لگا تھا خوب باتیں ہو گئی ہم لوگ بارہ تو مطلب ایسا لگتا تھا کہ یہ آج ابھی کے حساب سے چار پانچ بج گئے
ہاں
تو ویسا یہ تھا
وہی تو
اور چھت پہ سوتے ہیں مست مطلب چھت پہ بھی ابھی بھی پانی ڈال دیتے ہیں جس سے وہ گرماہٹ جو رہتا ہے نا وہ کم ہو جائے پتا ابھی بھی کیونکہ گاؤں ہے تو مطلب ٹوینٹی فور چوبیسو گھنٹے تو لائف نہیں رہتی ہے
ہوں ہوں
مطلب یہی ہم لوگ مطلب اوپر ہی سوتے ہے اور کیا ہے نا آپ اوپر ایک ساتھ سونے میں زیادہ مزہ آتا ہے اور ویسی نانی کہانی سناتی ہے مچھر وہ والی لگا مچھردانی لگا لیتے ہیں
اچھا مچھردانی مچھردانی تو چھوٹی چھوٹی سی آتی ہے بڑی والی بھی آتی ہے کیا
نہیں ہاں اس کو شاید آڈر دے کے سلواتے ہیں پہلے کے لوگ یہ مطلب مچھردانی یوز کرتے تھے ہاں
او تو اس میں تو اور مزہ آتا ہوگا ایک ٹینٹ جیسا بن جاتا ہوگا
ٹینٹ جیسا بہت بڑا بنا دیتے ہیں
ہاں کیونکہ میں بھی جاتا تھا نا اپنی نانی کے یہاں
اتنا اونچا تھا کہ ہم لوگ کھڑے بھی ہو جاتے ہیں اس کے لیے میں تو
اچھا اتتا اچا رہتا تو مطلب بہت مزہ آتا ہوگا
ہاں بہت ہی مزہ آتا ہے اور کیا ہے مطلب کہ خالہ ہو گئی امی ہو گئی سب لوگ مطلب کہ ہے نا وہ چارپائی رہتا ہے نا
ہاں
اس پہ وہ لوگ سوتی تھے اور ہم لوگ کزنس لوگ ہو گئے مطلب جو بھی ہے سب ہم لوگ نیچے سوتے ہیں تو بہت مزہ آتا ہے ہاں
صحیح ہے اچھا لگتا ہوگا میں بھی گیا ہوں نا اپنی نانی کے یہاں تو مطلب جیسے کبھی کبھی لائٹ گول ہو جاتی تھی نا تو وہاں مطلب اتی لائٹ کی دقت نہیں میری نانی کے لیکن کبھی کبھی جب ہو جاتی تھی تب ہم لوگ چھت پے چلے جاتے تھے سونے کے لیے مچھردانی لگا کے
وہاں کیا ہے کہ جیسے مطلب کہ ایک دو بجے تک کھانا ہو گیا فٹافٹ ایک بجے تک ہارڈلی ایک یا دو بجے تک تو کھانا ہو جاتا ہے اور کیا ہے اس کے بعد ہاں اس کے سب سو رہے ہیں انجوائے کر رہے ہیں پھر شام میں مطلب وہیں گلی کے پاس فچکا آ رہا ہے چاٹ آ رہا ہے آئس کریم آ رہا ہے گرمی اس ٹائم میں آئس کریم بہت آتا ہے وہ سب کھاتے انجوائے کرتے ہیں بہت مزہ آتا ہے یہ سب مطلب کیا بولے یہ سب پرانی یادیں تازہ کر دیتی ہے
وہی بات ہے نا بہت ساری چیزیں ایسی بھی رہتی ہے جو اب یہاں نہیں ملتی ہیں شہر طرف
شہر میں کیا ہے نا اب یہ سب چیزیں ایک دم مطلب ختم ہو گئی ہے
ہاں ہاں مطلب یہ تو بہت ساری چیزیں رہتی نا کینڈی وغیرہ ہو گئی الگ الگ چیزیں جو ملتی ہے وہاں نانی کے یہاں وہ شہر میں نہیں مل پاتی
ہمم وہی
دھند تے رہو پھر بھی نہیں ملتی ہمم
ہمم تو وہی میں مطلب سوچ چلی جاتی ہوں انجوائے کر لیتی ہوں کیوکی کیا ہے مائنڈ فریش ہو جائے گا شہر میں کیا ہے مائنڈ فریش نہیں ہو پاتا ہے
ہمم مطلب یہی کہتا ہے کہ بہت بھیڑ بھاڑ ٹائپ کا لگتا ہے تو کوئی شانت والی جگہ چلے جاؤ تھوڑی دیر تو اچھا لگتا ہے باقی کی سویدھا کے لیے تو شہر میں ہی رہنا پڑتا ہے نا
ہاں وہ بات تو ہے اور مطلب گاؤں کی سبزیاں یہ سب بہت اچھی لگتی کھانے میں ہری ہری سبزیاں میں ایسا لگتا ہے تازہ فریش ٹوٹ کے آیا ہے صبح صبح
ہاں ہاں
کھیرا ہو گیا ککڑی ہو گیا مطلب یہ سب بہت ب ہی مطلب مست لگتا ہے بہت ہی مزے دار لگتا ہے
ہاں
صبح صبح کئی بار کیا کرتے ہیں ہم لوگ صبح چھ سات بجے باہر نکل جاتے ہیں اور مطلب کہ کھیت میں ٹہلتے بھی ہے بہت مزہ آتا ہے ایک دم
اچھا اچھا
چلیے پھر میں کھانا کھانے جا رہی ہوں سب لوگ بول رہے ہیں کھانا کھانے پھر میں آپ کو بعد میں کال کرتی ہوں ٹھیک
ٹھیک ہے ٹھیک ہے اللہ حافظ